السلام علیکم
السلام علیکم ہائے السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
اچھا سے آپ ٹھیک ہو
شکر الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک
شکر اللہ کا آپ ک وہا سب ہی ٹھیک
شکر الحمد للہ
ا ا اور
گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر ہے آپ سبھی ٹھیک
شکر شکر
کیا کر رہے ہو
میں بیٹھی ہوں آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھی تھی
آپ کو زکام ہے
ہاں
یہ کیسے ہوا
پتہ نہیں ہے اور ابھی ابھی ہوا زکام مجھے
یہ ہوتا ہے انفیکشن وفیکشن گرد اور باقی سب ٹھیک ہیں
شکر آپ بتاؤ مہمان گئے گھر
بس شکر الحمد اللہ
اور چائے پی
ہم نے پی چائے اب بس کھانے کی تیاری ہو رہی ہے
اچھا ٹھیک وہاں کون کون ہے ابھی ہو گئے سارے گھر ہو گئے سارے گھر
ہاں وہ ہوگئے سارے گھر آج آج ہو گئے ہیں سارے کام اب ہم اپنے ہی ہیں چاچو ہاں
اچھا بہت ساری گئی گھر
نہیں ایک تھی ادھر ہی
ہاں
دو ہے تین ہے ادھر ہی تو باقی گئے
ٹھیک
ہوں
اور
بس دعا آپ سنا
بس آپ کی دعا بولو کچھ
اپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہو آپ کو ہوئے تسک آپ کتنے تسک کے ہوئے تھے
مجھے ہو گئے برابر آب پچیس
ہاں ٹوینٹی فائیو ہوئے آپ کو
آپ کس کے ساتھ کر رہیں تھے اور
وہ میری دوست ہے نا وہاں سے رہتی ہے وہ وہ آئی تھی اس ٹائم تو میں نے اسی کے ساتھ کیے آدھے اس کے ساتھ کہ اور آدھے میں نے عایشہ ہے نا اسے دیا کسی کا نمبر کسی صالحہ کا
ہوں
اور میں نے اس کے ساتھ کیا
اب کچھ پیسے نہیں آئے پھر
ہاں
اب وہ کچھ آیا پھر
نہیں مجھے نہیں مجھے کل آئے یہ دو روپے
اچھا کل ہی آئے
ہوں آپ کو کتنا آیا
گیارہ سو
اچھا ٹھیک نہیں مجھے ابھی فی الحال کچھ نہیں آیا مطلب مجھے خالی دو دو روپ پہ آیا کل
ہاں پہلے آئے گی نا دو اس کے بعد آئے گا ایک سو کچھ پھر اس کے بعد آئے گا
میں نے کیے ہو ہوں گے مطلب کیے ہوتے ختم لیکن ہمیں ہو گیا نا یہ تو اس لیے اور میں نے کل سے اور کیا عائشہ نے مجھے کہا کہ مجھے یہ دو اپ ڈیدو تو مجھے آگے دینا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آج کل تک ختم کروں گی تو میں دوں گی
ٹھیک مجھے ابھی سیونٹین ہی ہو گئی
آپ نے کیا تھا نا پہلے یہ باندھ یہ
ہاں میں نے ایپ ڈیلیٹ کی تھی
ہمم اسی لیے ہو گیا آپ کو
ہاں
اپ ڈاکٹر کے پاس جاک
میں نکلی تھی نا ڈاکٹر کے پاس پر میں نے اسکوٹی اسٹارٹ کی میں آدھے راستے سے پہنچی تیل ہی ختم ہو گیا پھر واپس ہی آئے
ہاں جی جی
ہاں ہاں
بس دعا اور گھومنے وومنے گئے ان دنوں کہیں
ارے نہیں کہاں جات ہاں
یہ کس کا تھا
آئے تھے جان کا
اچھا ٹھیک
بند جی کر
ہوں
ہوں
اچھا کیا اور باقی سب ٹھیک ہیں بس شکر الحمکہ کھانا کھایا
نہ ابھی نہیں کھایا میں نے ابھی چائے پی
ٹھیک ہے
ہوں
ایشا کو آئے کچھ پیسے جی
ہاں اس کو بھی کچھ آیا تھا بول رہے پندرہ آئے مجھے پندرہ سو ففٹین ہینڈریڈ کچھ آئے تھے اس کو
اچھا اور باجی سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک آپ بتاؤ
بس شکر ہے الحمدللہ
مجھے زکام سے کچھ نہیں دکھائی دے رہا اس ٹائم میں نے بولا آپ میں
یہ کب سے ہوا
اور آپ ہمم
میں نےکہا یہ کب سے ہوا زکام
زکام مجھے کس تو پتہ نہیں مما نے کچھ سالن پکایا تھا تو اس ہو گیا مجھے
ٹھیک
ہاں
اور
بس آپ بتاؤ
بس دعا آپ کے آپ خود ٹھیک ہو آپ نہیں
کیا بول رہے ہو
میں نے کہا آپ خود ٹھیک ہو آپ
ہوں
میں نے کہا آپ خود ٹھیک ہو
ہاں شکر اب کیا ٹھیک ہ اس ٹائم زکام ہے ہم بھی نہیں گئے میں ایک بار گئی تھی فرینڈ کے ساتھ
وہ جو کہہ رہی تھی آج شام ہم گئے تھے پرسوں کسی کے ساتھ کل پرسوں
ہاں وہ گئے تھے پہلگام گئے تھے وہ پرسوں میں نہیں گئی تھی ہو گئے تھے گھر وال لے بس
آپ کہ گھر والے بھی
نہ وہ خود گئے تھے خود کے گھر والوں کے ساتھ ننیاال سائڈ سے آئے تھے اس کو کچھ کوئی دادا دادی نہ نہیں
اب اب کو کل سے اسکول جانا ہے نا
کل سے
کل سے کہن کب سے جانا ہے
تھرسڈے سے
اچھا
ہمم
تین دن بڑھائی نا چھٹی کو اسی لیے
ہوں یہ ڈیشیژن لیا تھا اس نے سٹرڈے اگر وہ لی تھی نا سنڈے کے دن
ہاں
پھر تو جانا تھا اسکول آج سے
ہاں اسے کب لیا تھا یہ
سیٹرڈے
یہ جوک یہ سنڈے اس سے لیا یہ
سٹرڈے شام کو لیا تھا سنڈے کے جو یہ تھی بارش پھر کہاں سے ڈسیژن لیتی وہ وہ پھر بولتی اسکول جانا مگر اس نے سیٹرڈے لیا تھا نا ڈسیجن مجھے پہلے آئی میسیج
ٹھیک
کل بھی بارش ہے دو دن موسم خراب ہے دو دن اور
کل بھی مت ہوگی صبح
ہاں
تو بھی آج ٹھنڈ مطلب موسم ٹھیک تھا پرسوں سے بہت گرمی تھی
ہاں ہاں اندر تو ویسے ہی مطلب وہی گرمی ہے مطلب میں فین کے بغیر بیٹھتی ہی نہیں ہوں
وہی نہ پرسوں زیادہ ہی تھا آج تو ا بھی بہت کم ہے
ہوں
ہوں وہاں سے آیا بورے پانی آیا ہے وہاں سے
ہاں
بول رہے ہیں نا لال چوک سے ایسے پانی آیا ہے
ہاں
وہاں سے بھی ہے
نہیں کہ وہی سے زیادہ ہی ہوتا ہے
ہاں جہاں سے بول رہے ہے کہ اسمارٹ سٹی جہاں سے بنائی ہے نا وہ سے ہی ہے
وہی نا وہاں سے آتا ہے کہ تھ تھوڑی سی بھی بارش گتی ہے نا وہاں سے وہاں آتا ہے پلٹ
ٹھیک
ہوں
اب بولرہے کل تک ہے بارش تو بس اس کے بعد نہیں ہے
بول رے اور دو دن ہے
میں نے سنا کل تک ہے تو اب اللہ پہ سارا کچھ ہے
ہمم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا
ہاں صحیح اور سالن کیا پکایا آج
مجھے خدا کی قسم پتا نہیں ہے میں اصل میں میری فرینڈ کی شادی ہوئی تھی نا اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے سرال والوں کی سائڈ سے وہ بچاری آئی ہے گھر میکہ میں اس نے مجھے فون کیا تھا ادھر آ جاؤ میں ابھی ابھی بھی آئی وہاں سے میں آپ کو بول رہی تھی نا میں کرتی آب کو شام کو کال میں اسی کے ساتھ بزی تھی بچاری کے ساتھ مطب بچارے کو مسئلہ ہوا ہے گھر سسرال کے سائڈ سے ابھی دو ہی مہینے ہو گئے ہے کی شاری ہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے مطلب وہ بھی مطلب میری ہی جتنی ہے
اب اس کو جلد
اس کے گھر وال اس کے گھر والوں نے کی اس کو جلدی شادی ہاں اب اس کو بچاری چلو ٹھیک ہے پھر میں یہی سے کرتی ہوں وہ